ہلو
ہلو ہاں جی السلام علیکم
ولیکم السلام کیسے ہیں
ب سب خیریت سے ہیں آپ کیسے ہیں آپ سنائیے
جی جی سب خریی شکر ہے اللہ کا اور بتائیے کیا کر رہے تھے ا تھ
کچھ نہیں کر رہی تھی بیٹھی تھی بس آج یہ گھر کا ہی کام وام کرا تھا
اچھا اچھا آج آپ بہت لیٹ ہو گئے کیا لیٹ اٹھتے ہیں کیا آپ صبح جلد
ہ نہیں نہیں جلدی اٹھ جاتا ہوں آج تھوڑا رات کو لیٹ سوئے تھے تو صبح کو پھر نیند نہیں کھلی ہ نہیں تو میں صبح صبح اٹھ جاتی ہوں اور آپ صبح ہی اٹھتے ہو
ہاں صبح ہی جلدی اٹگتے ہیں دیکھیے کیونکہ فزیر کہ وقت اٹھنا مطلب صبح جلدی اٹھنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری شاریرک مانسک اور سواستھ بہتر ہوتا ہے حفاظت ہوتی ہے اس سے ہماری سباش جلدی اٹھنے سے جیسے مانسک شانتی ملتی ہے تناؤ کم ہوتا ہے اور دن بھر کے لیے ہمیں بھر پور ارجا مل جاتی ہے
ہاں جی ہاں جی اور صبح صبح اٹھ کے گھومنا بھی اچھا رہتا ہے
جی جی بالکل آپ بالکل صحی فرما رہی ہیں اس باک کو انشاء اللہ اس بس کو ہم آپ کی ل سو دیتے ہیں صبح اٹھنے کے اپنے ہی ایک الگ ہی فائدے ہیں
جی
اور جیسے صبح اٹھتے ہم ترنت جیسے اس کے بہت سارے اسلامی بہت زیادہ فائدے ہیں جیسے صبح اٹھنے کے روحانی سکون ملتا ہے جیسے فز جیسے فضر کی نماز ادا کرنے سے اللہ کی رحمت اور برکت حاصل ہوتی ہے جس سے پورا دن سکھ کون سے گزرتا ہے
جی جی جی
اگر روحانی سکون رہے گا اور جیسے مان لیجے فجر کی نماز ہم ادا کر دیں گے اگر اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے گی تو پھر دقت ہی نہیں ہوگی ہمیں تو کبھی بھی کسی بھی چیز کی
ہاں جی ہاں جی بالکل صحی کہہ رہے ہو
بہتر مانسک سواستھ مان لو جیسے صبح کی جو تازی ہوا اور شانت ماحول ہمارے ڈپریشن کو کم کرتا ہے اور تناؤ کم کرتا ہے
ہاں جی ہاں جی بالکل
تو مانتی ہوں جیسے آپ روز صبح کو اٹھاتے ہوں گی جلدی تو دھ وں گی کہ صبح کا ماحول ہی ایک ایسا ماحول رہ گیا جو ہمارے روحانی سکون کو شانتی دیتا ہے کیونکہ صبح کا ماحول ہی ایک اتنا شانت شھ اتنا اچھا ہوتا ہے پھر وہ ہمیں پورے دن میں کبھی نہیں مل پاتا ہے
جی جی صحیح ہے صبح صبح کا اٹھناا صحیح ہوتا ہے اور پھر صبح صبح کا جب سوریہ نکلتا ہے تو اس کی کرنوں کا دیکھنا اچھا ہوتا
بالکل بالکل جی جی وٹامن ڈی ملتی ہے جو ہماری ہڈیوں کو مجبوط کرتی
جی جی جی
ن کتنا اچھا لگتا ہے اور جیسا ہماری اس سے کیا بولتے ہیں ہم صبح صبح اٹھتے ہیں یوگا وغیرہ ویایام کرتے ہیں بٹ جس کرتے ہیں تو ہماری ہی کیا ہوتا ہے پاچن کریا مضبوط ہو جاتی ہے
جی جی انشاء اللہ جسم کے لیئے نا صبح صبح کی آب و ہوا بھی اچھی رہتی ہے تازی تازی ہوا
جی بالکل بالکل صبح اٹھنے سے کیا بولتے ہیں جیسے ہمارا جو صبح اٹھنے سے ہمارے ایک میٹا بیلجیم نامک ایک وہ ہوتا ہے جو وہ ہمارا تیز ہوتا ہے اور جس سے ہمارا پاچن تندر تندرست رہتا ہے اور اس وہ ہمارے بجن کو نہیں بڑھنے دیتا ہے وہ ہمارے وجن کو ننتر رکھتا ہے
جی اور صبح صبح اٹھتے ہیں تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے
بالکل بالکل اللہ تالا تو کہتے ہیں صبح صبح ٹائم سے اٹھ ٹائم سے اٹھو نہاؤ دھوؤ یوگا کرو ورزش کرو ویایام کرو نہا دھو کر دنچریا کا کر کے میری فجر کی نماز ادا کرو ہے نا جس سے اللہ کی کی رحمت تو ملتی ہے برکت بھی گھر میں آتی ہے اللہ تعالی کہتے ہیں تم مجھے ج کتنا یاد کرو گے جتنا مجھے اپنی دھیان میں رکھو گے میں اتنا ہی تم کو برکت دوں گا کبھی بھی تمہیں کسی چیز کی پریشانی نہیں نہیں ہ نے دوں گا
صبح ہی اٹھ جاتے ہیں تو اپنا یہ کام بھی جلدی ہو جاتا ہے پھر اپنا جانا ہو تو کہیں جلدی چلے جاؤ اب بچے جاتے ہیں مدرسے میں تو ان کے لیے بھی جلدی اٹھنا پڑتا
جی جی بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں اس بات کو تو ارے جب اللہ تعالی نے اپ بیس بات کو مانتی ہوں گی اللہ تالی نے ہمیں اتنی ساری چیزوں سے نوازاے اتنا پاک پاک چیزیں ہم کو دی ہیں نماز قرآن کلمہ یہ ساری چیز دی تو اگر ہم زیادہ نہیں تو دس منٹ کا ٹایم تو اللہ تعالی کو دے ہی سکتے
جی جی بالکل اپ صحیح کہہ رہے ہو صحی فرما رہے ہو اس بات کو جی
اور جس سے اب ہمارے اگر ہم صبح جلدی اٹھتے ہیں تو ہمارے شریر میں ارجا اور تجگی بھری رہتی ہے جیسے صبح کا جو موسم ہوتا وہ بہت بہت پردوشن مکت ہوتا ہے صبح کا موسم ہی صبح کا موسم بالکل بالکل بالکل بالکل صبح کے موسم کی ارجی جو ہم کو مل جاتی ہے وہ ہمارے پورے دن تک بنی رہتی ہے
جی پر وہی ہے جیسے صبح صبح اٹھنے کو نہ بہت بہتوں کا تو من نہیں کرتا ا صبح صبح کی اچھی ہوا میں اچھی اس میں نیند بھی اچھی
بالکل بالکل دیکھیے اگر بہتر سواستھ چ چاہتے ہو ہر روگ سے ہر چیز سے ہر بیکٹیریا کیٹاڑو وغیرہ سے اپنی اور اپنے شریر کی حفاظت چاہتے اور اللہ تعالی کی رحمت برکت چاہتے ہو تو صبح نیت کا تیاگ تو کرنا ہی
جی جی بالکل صحی کہہ رہے ہو جی
ارے سارا کام ختم کر کے دوپہر میں سو جاؤ دوپہر آج کل تو اتنا بڑا دن ہوتا ہے کہ دن کاٹنا بھی مشکل ہو جاتا ہے
جی یہ پہلے کے لوگ تھے جو صبح ہی جلدی اٹھتے تھے اور صبح ہی اپنا ایک نواز ہوتی صبح ہی وہ لگ اور آج کل کے بچے ہیں کہ رات کو تو سوئیں گے دیر سے اور صبح کو اٹھیں گے دیر سے
بالکل بالکل بچے کیا کرتے ہیں رات کو دیر سے سو جاتے ہیں صبح کو دیر سے اٹھتے ہیں اور پھر جیسے ان کو مدرسہ یا کہیں پہ جانا ہوتا ہے تو وہ صبح کا ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں
جی جلدی جلدی میں پھر جاتے ہیں
وہ ہماری پورے دن کی ارجا کو بنائے رکھتا ہے کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا دیکھا ہوگا کہ یا کبھی خود پہ بھی آزمایا ہوگا جیسے ہم کبھی کبھی صبح کا ناشتہ چھوڑ دیں ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے بہت ویکنیس کمزوری کمزوری سی فیل ہوتی ہوگی چکر سے آنے لگتا تو
جی جی بالکل ہاں جی
آج کل تو ویسے بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ کھان پان میں کتنا زیادہ بدلاؤ ہو رہا ہے کتنی زیادہ چیزیں بگڑ رہی ہیں
جی
پہلے جیسا کھان پان تو رہا ہی نہیں ہے
جی اب تو پہلے جیسا بالکل بھی نہیں ہے بہت ای سا تالا بھنا مرچی والا یہ سب مرچ
ہاں اور اگر اگر ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے تو اس سے اب ہمارے شریر میں تو بالکل کمزوری آ جائے گی اس سے تو اللہ کو پیارے ہو جائیں گے
جی بالکل صحی کہہ رہے ہو
اگر آج کے جیسے اس بھگ دوڑ پر زندگی ی میں اور کیا بولتے ہیں اتنی زیادہ کشٹوں سے اگر اس میں اپنے آپ کی حفاظت کرنے سے حفاظت کرنے کو اور اپنے آپ کو نجات دلانے کو اتنی ساری چیزیں اگر آج کے ٹائم میں مل رہی ہیں تو وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے
جی جی جی
اٹھنا ہی اس سارے روگوں سے نجات ہے اور اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے
جی صبح ہی اٹھ جاتے ہیں تو سارے کام صحیح ٹائم پہ ہوتے چلے جاتے ہیں انشاء اللہ وس یہ ہے کہ تھوڑا محنت تو ہوتی ہے آلس چھڑنا پڑے گا صبح اٹھ
بالکل بالکل بالکل دیکھیے آلس اس اسی لیے تو ہوتا ہے ہمارے شریر کے جو بیکٹییریا کیٹاانو وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہم کوٹھنے نہیں دیتے آلس کرواتے ہیں اب ہم صبح اٹھ جائیں گے اپنی دن چاہیا ٹھیک ٹھاک کریں گے نائیں گے دھوئیں گے ورجس ویایام اور اپنی تندرستی کی حفاظت کریں گے اللہ تعالی کا نام لیں گے فجر کی نماز ادا کریں گے کلمہ پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے یہ ساری چیزیں اگر ہم ٹائم سے ٹائم کرگے تو اللہ تعالی ہماری حفاظت کریگا ہماری چیزوں کی حفاظت کرے گا تو پھر آلس ختم ہو جائے گا نا
ہاں جی جی بالکل
وجہ سے تو ہم کو نہیں اٹھنے دیتا یہ بولتے ہیں نا کہ اگر جیسے مان لو ایک سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک اچا پہلو ایک دوسرا پہلو ہم اب اب دیکھیےاللہ تالا کی شکتی کیا ہمیں اٹھنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ صبح اٹھو میرا نام لو
جی
پکارو ساتھ ہی ان کے ساتھ ہی ایک ایک بری سکتی ہوتی ہے جو ہمیں اللہ تالا کے پاس جانے سے ان کا نام لینے سے روک ہے وہ ہے وہ ہے ہمارا آلس
آلس سب سے بڑی بات جی جی جی جی
ر کے اگر ہمیں اللہ تعالی کے قریب رہنا ہے ان کو اور بھی جاننا ہے ان کے فرشتوں کے بارے میں جاننا ہے تو ہمیں صبح کی نیند کا تیاگ تو کرنا ہی
جی اناساء اللہ یہ سب سے ضروری ہے کہ صبحس صبح اٹھنا جی
اور مجھے تو سب سے بڑا سکون اس بات کا ہوتا ہے صبح اٹھ کے اگر فضر کی نماز ادا کر دی نا تو سمجھواللہ تعالی کو پا لیاکیونکہ پورے دن اتنا روحانی سکھ سکون رہتا ہے نا اتنا روحانی کون رہتا ہے کہ پورے دن پھر کسی بھی
سحان اللہ جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہو آپ جی
اور انشاء اللہ کیا ہی بولوں میں اللہ کا نام کو جتنا لو اتنا کم جتنا نام لو ان کا تو اتنا ہی کم
جی جی بالکل کل اللہ تعالی تو ہے ہی سب کچھ ہے جی
کبھی کبھی ایسا من کرتا ہے جیسے کبھی کسی چیز کی اجازت لیکن پھر کچھ کچھ سمے بیٹھ کر دل سے اللہ تعالی کو یاد کر لیتی ہوں تو ساری چیزوں کے ا سے نکلنے کے نجات کے اوپائے اپنے اپ نظر انے لگتے ہیں
وہی ہے نا اللہ تعالی اپ کی سن لیتے ہیں نا من کی کو سن لیتے ہیں جی
بہت صبح اٹھنے کے اپنے آپ میں ہی بہت سارے فائدے ہیں خیر چلیے پھر آپ سے بات کریں گے
ٹھیک ہے جی ٹھیک اوک جی اللہ حافظ